وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
عزیز ٹھیک ہے
جی میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ابو جان امی جان چچی چاچا جان سب ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے
بہن بھی ٹھیک ہے آپ کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہے
جی جی بس دعا شکر اللہ کا میرا چھوٹا بھائی بھی ٹھیک ہے
اور پھر جو آپ کو چرہ بھائی کا کچھ کام تھا وہ تو آپ مکمل کر دیا اور چھوے بھائی کا بھی جو کام تھا اور پھر کسی اور کا کام مکمل کیا
ہو رہے ہیں لیکن جو آپ بول رہے ہیں وہ طریقے کارخانے وہ نہیں ہو رہا ہے کام مکمل ہو رہے ہیں
طق کارخانے ہوں گے آہستہ آہستہ وہ آپ پریشانی مت لیجیے وہ آپ ا جب میں نے وہ کیا طریقہ کیا تھا مجھے وہ آئے تھے لگ بھگ اگر آپ دیکھیں گے ایک یا دو یہ تین دن کے بعد مجھے ہو گیا تھا وہ مکمل آپ کو مطلب پرسو آپ نے کیا وہ مکمل
جی جی جی
آ کو آج نہیں کل نہیں اگر آئیں گے تو پرسوں آپ کو مطلب وہ ضرور آئیں گے آپ پریشان مت ہوئے
جی جی جی جو آپ یہ
اور جو آ اپ نے چارے بائی اور چھوے ب کیای مقام
جی جی
وہ اس کو ان دونوں میں سے یا تو ایک کو مجھے لگ رہا ہے یا تو کل ہی آئیں گے برابر یا پھر ان کو پرسوں آئ گے یہ دون م میں سے ایک یہ زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں جو اب زیادہ تر یہ جو ا مشکل یہ ہے زیادہ تر جو ہوتے ہیں کام کے وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ا یا تو پارسو ہی یا تو کال ہی
جی جی جی اور آپ کو مجھے ایک بات بتانی تھی جو جو میرے بال ہیں
ہاں
یہ تھوڑے جڑ رہے ہیں ان کا علاج کیا آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیا لگانا ہے کیسے لگانا ہے کب لگانا ہے کیا کرنا ہے طریقہ کیا ہے
مطلب آپ کے بر جو ہے آپ وہ کوئی آپ تیل ویل مارتے ہیں
جی جی جی تیل ہم لگاتے ہیں
سنا جو تیل مالتے ہیں ملب ان سے اس سے بال ان کو تھوڑا وہ جو ہوا ہوا جو لیتے ہیں جڑ بال کے بال کے جڑ ہو پ لیتے تو اس سے ہوا نہیں لے پاتے وہ اور اگر تیل مریں گے بھی وہ زیادہ سے زیادہ رکھنا ہوتا ہے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ اور اس کے بغیر نے زیادہ سے نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ وہ پھر آزار پہنچ جاتا ہے اور بالوں کے جو جڑ ہوتے ہیں اس کوتے نہیں دیتا ہے اور مطلب اس سے پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں بال
جی جی جی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہ رہے ہیں جی جی جی جو آپ نے جو یہ جو آپ نے جو نسخہ بتایا ہے جو حکیمی نسخہ آپ نے جو بتایا ہے یہ اس پہ میں عمل کروں گا استعمال کروں گا دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے میرے بال تو جڑ رہے ہیں لیکن میں جو گیا تھا جو حکیم ہے اس کے پاس گیا تھا حکیم نے مجھے دوائیاں دی وہ میں فی الحال استعمال کر رہا ہوں ایک مہینہ ہو گیا استعمال کرتے ہوئے اب دیکھیں گے کہ کل کیا ہوگا کل پھر حکیم کے پاس مجھے جانا ہے علاج وہ پھر سے کرے گا نظر و گزر رکھے گا کیا کرنا ہے آگے
اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ جب حکیم کے پاس جائیں گے م جب میں کچھ س پرانی بات ہے جب میں نائی کے پاس ج رہا تھا اس نے مجھے بولا کیا پانی نا پانی میں آپ جو ہمیں پیاس ہوتا ت ب کا پیاز کوک آپ یہ
کدو کس کرے
کرے برابر اور اس کے بعد وہ آپ پانی میں ڈالیں م پانی میں ڈالیں نہیں آپ اس کو جب اس کو تھوڑا زور دے اور جو اس کو پانی ہوگا وہ آپ نکالے کس کا پیاز کا تو وہی آپپ اس کے ساتھ پھر تھوڑا وہ لیمبو ملا دے اور وہی پانی سے پھر بعادوں میں ڈال دیں لیکن ہاں مجھے اس اس کے بارے میں پورا نہیں پتا اس لیے آپ یہ استعمال نہیں کیجیے گا کیونکہ اس میں کوئی نقصانات بھی مت ہوں گے وہ ان پتتا ہوں گے لیکن ایک بات اچھی ہے دیکھیے جو ہوتے ہیں ہے نا جو چاول ہم پکاتے ہیں ہم چاول کو پکڑنے سے پہلے دھوتے ہیں نا جو اس کو کو پانی نکلتا ہے دھونے سے پہے ہی والارا جو پہلی بار دوڑتا ہے اس کو پانی سفید پانی نکلتا ہے وہ اب ایک کب چھوٹے سے ا اس میں بالٹین میں رکھیے اور پھر وہی پانی آپ سے بالوں میں ڈالی یا پھر سر میں ڈالی تو اس سے وہ اچھا ہوتا ہے ا وہ اس میں بہت سے چیزیں ہوتی ہے جو مفید ہوتی ہے بالوں کے لیے اور جو ا اچھے سے م استعمال کر پاتے بغوں کے لیے وہ میں بھی کرتا ہوں یا پھر کرتا تھا کچھ دیر پہلے
جی جی جی تو جو آپ نے یہ نسخے بتائے ہیں ان پہ میں عمل ضرور کروں گا جو آپ نے جو چاول کا پانی جو سر پہ لگانے کو کہا ہے وہ بھی لگاؤں گا اور دیکھوں گا کیا جو آخری میں کیا نتیجہ نکلے گا دیکھتے ہیں اور آپ جو آپ کا جو کام تھا جو کام کسی وجہ سے متاثر ہوا تھا اس کا کیا ہوا
آپ مجھے بولیے ہاں متاثر جو ہوا تھا اب میں دیکھوں گا اس کو کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا تو میں آپ اسی ذریعے سے پھر بولوں گا اس کے متعلق بولوں گا کہ کیسے ہوگا فی الحال آپ مجھے بولیے جو آپ کو کل اسکول جانا ہے اور اگر آپ جانا ہے تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے کیا آپ کریں گے؟
جی جی فی الحال تو پت نہیں فی الحال تو فی الحال تو خط آیا ہے مجھے خط پہ یہ لکھا ہے کہ کل نہیں جانا ہے اگر جائیں گے تو صبح پ ایک اور خط بھیجیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا اگر کل جائیں گے تو ٹھیک نہیں جائیں گے تو بہتر ڈاکٹر حکیم کے پاس بھی بھی جانا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا ابھی کچھ پتا نہیں کل صبح سات بجے پتا چلے گی کیا کرنا ہے
ہاں ویسے آپ دوست کے ساتھ رہ ہی جائیے گا کیونکہ پہلے اس کو بولیے گا کہ ہم اسکول آئے ہی نہیں کیونکہ دوست ہوتے ہیں ان سے مزہ بھی لگتا ہے اسکول میں
ج جی جی بات آپ بہت بڑھیا کہہ رہی ہیں جو ایک دوست ہے ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے گھومنے سے جو پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتا ہے ہاں آپ بہت ہی صحی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی بڑھیا بات کہہ رہے ہیں آپ
ہاں جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اس پہ بھی دھیان دینا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں مجھے کوئی کمی نہیں آنی چاہے اگر ہم دوست ساتھ بھی ہوں گے گھومیں گے پھریں گے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن پڑھنے پہ کوئی نہیں آنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ سب سے ضروری بات سب سے سب سے جو ضروری بات جو آپ کو بولنی ہے وہ یہ بولنی ہے کہ آپ ورزش کیا کریں
آپ کبی نہ رکا کرے آپ ہمیشہ اسکول جاتے وقت آپ اسکول جاتے جاتے بھی ورزش کیا کرے ادھر ادھر پہ بھی ورزش کیا کرے آپ کو میں مثال دوں گا مجھے امتحان ہے کل میں ابھی ورزش ہی کر رہا ہوں اگر آپ سچ سنیں گے
جی جی میں آپ میں سمجھ سکتا ہوں کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی یہ کہاوت ہے مجھے بہت پسند ہے آپ نے جو یہ باتیں بولی ہے کیا الفاظ ہے کیا الفاظوں کے درمیان جو آپ جو الفاظ استعمال کرے ہیں بہت ہی بڑھیا بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے بات کہی ہے یہ بات جو ہے آپ ضروری کریں دوسروں کو بھی بتائیں ورزش جو ہے ورزش ضروری ہے ورزش بہت
ہ میرا دل باغ باغ ہو جائے بات سن کے جب بھی کوئی میری بات سمجھتا ہے اس کو دھیان سے سنتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے کیونکہ یہ جو ورزش انسان کے لیے ا اتنی اہتم اہمیت رکھتی ہے جتنی انسان کے لیے سانس لینا اہمیت رکھتی ہے
جی جی بہت ہی بڑھیا بات کئی ہے پچھلے چار دنوں سے پچھلے چار دنوں سے آپ یہی سیکھ دے رہے ہیں بچوں کو اپنے ماں باپ کو اساتذہ کو دوستوں کو اپنے بہن بھائیوں کو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ پیڑ پودے بھی آپ لگا رہے ہیں میں نے سنا ہے اپنے گھر میں بھی پڑ پیڑ پودے اگائے ہیں بیڑ بکریاں بھی پالے ہیں کبوتر مرغے بھی پالے ہیں آپ جو ہے آپ جو جو جو آپ اس میں ایک بہت ہی اہمیت اہم کام کر رہے ہیں اس زندگی کو چلانے کا بہت ہی محنت کر رہے ہیں آپ وہ آپ کی بات مجھے بہت پسند ہے
آپ کو پتا ہے جو جو میرا اسکول کا سر اتذ کے نام میں مطلب ایک اساتذہ ہے ہمارے اسکول کا اسی کے مطلب جو وہ پڑھاتے ہیں وہ کون سا وہ سبق پڑھاتے ہے اسی میں ہمیں امتحان کل آب اس نے بولا جو سبق پڑھاتے ہیں ہمیں اس میں جو پچھلا امتحان تھا وہ پاس نہیں ہوا تھا تو اب کل اسی کا امتحان امتحان دینا ہے پاس نہیں کرنے کے لیے تو اس نے مجھے بولا کہ جو پرانا امتحان کا پرچہ ہے آپ اس سے جو جو میں اب اس نے دکھایا وہ کرنے کے لیے تو اب میں وہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ادھر پہ مجھے اتنا مطلب دل گواہی دل بول رہا ہے کہ ادھر پہ یہ وہ کرو یہ
ہاں ہاں ورزش آپ بہت ہی زیادہ ورزش کر رہے ہیں پچھلے چار دن سے آپ لگاتار ورزش میں ملوث ہے آپ کی جو ٹانگ ہیں بہت ہی بہت ہی چست ہو چکی ہے اگر آپ نے کسی کو دکا ہی دے دیا کیا پتا اس کو نقصان نہ آ جائے اسی لیے اپ اس پہ کام وہ رکھیں
السلام علیکم اچھا لڑکا ہوں جیسے کہ بولا ہے بولتے ہیں نا کہ جتنا انسان طاقتور ہوتا ہے اتنا اس کو قابو رکھنا ہوتا ہے کچھ پیکنگ کی ہے طاقتور وہی انسان ہوتا ہے جو خود پہ ہے تو وہ رکھتا ہے
اس پہ اتنا جو جو جو اپنے نفس پہ ابو رکھے وہی طاقت انسان کہلاتا ہے میرا مطلب طاقتور انسان کہلاتا ہے جی جی
اب جب چھوٹے تھے تو اس وقت جب آپ اسکول جاتے کہ تو ادھر پہ شرارتےے تو ہم کرتے ہی تھے آ بھی کرتے ہم بھی کر
جی جی جی
ج ہم شرارتیں کرتے تھے تو ہمارے دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ کتنا مزہ آتا تھا شرار
جی جی بہت ہی زیادہ مزہ اتا تھا
وہ مز ہے دوستوں سے شرارتیں کرنے میں کیونکہ اب دوست بھی بڑے ہوتےئے ہیں اور سوچتے بھی بہت ہے آپس میں ایک کے بارے میں دوسرے کے بارے میں تو مزہ نہیں ہو آتا لیکن جب ہم چھوٹے تھے ہم بچے کی طرح کھیل رہے ہوتے تھے ہمیں کتنا مزہ
جی شا اپ نے بہت ہی اچھی بات دیکھنی ہے جو جو دوست ہیں وہ بہت ہی زندگی کے عام ہیں زندگی کے لیے اہم ہے بہت ہی حسین بہت ہی وہ جو وہ باتیں کہتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جیسے کہ اپ میرے بہت ہی قریب دوست ہیں بہت ہی خادمن باتیں کرتے ہیں ہم شام کو بھی نکلتے ہیں باہر تک جاتے ہیں واک بھی جاتے ہیں سانسیں لیتے ہیں بہت ہی بڑھیا باتیں کرتے ہیں اتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اپ یہ پاگل ہے بہت ہی بڑھیا انسان ہے
آپ مجھے بولیے آپ کو تکلیف مت ہو رہی ہے اپ اب کھانا وانا مت
جی جی کھانا جو کھانا ہو ہو گیا ہے ابھی رات کے بارہ بجے ہیں ابھی کھانا کیا کھائیں گے ابھی سونے کا وقت ہے سوئیں گے
امتحان ہے تو آپ کو بھی امتحان ہوگا اسی لیے میں نے آج تھوڑا تھوڑا دیر سے ہی کھانا کھایا کیونکہ میرا جو امتحان تھا تو میں اس کی امتحان کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ امتحان ہے تو امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے تو امتحان کا کی تیاری کرنی چاہیے
جی جی ہاں امتحان کی طرح اور ورزش تو کرنی ہی چاہیے یہاں سے آپ امتحان کی تیاری کریں وہاں سے آپ کھیلیں کودے جو آپ کو پسند آئے وہ کھیلیں گلی ڈنڈا کھیلے بھلہ کے ساتھ کھیلے ہاتا پائی کھیلے کچھ بھی کھیلیں
صحیح لیکن آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور آپ میرے خا عزیز دوست ہے تو میں چتا ہوں آپ میری آپ میری باتیں سن کر آپ نے میری بات تمع تو اس کے لیے بہت شکریہ
جی جی آپ کا بھی شکریہ اور آپ آپ نے جو ہے اپنا اہم وقت ہمیں دیا ہے اس کے لیے بھی شکریہ آپ میرے اہم دوست ہیں ہمپ اور بھی باتیں کریں گے بہت ساری باتیں کریں گی جتنی ہو سکے اتنی باتیں کریں گے سکیں گے نہیں باتوں پہ بات کریں گے ورزش کے بارے میں